ای اور کو
وعلیکم السلام آپ ٹھیک
ہاں میں ٹھیک آپ ٹھیک ہو بیٹا
جی الحمد اللہ میں میں بھی ٹھیک
کھا کھانا شانا
ہاں آپ نےکھایا
ہاں میں نے بھی کھایا بج دی گئی تھی ڈاکٹر کے پاس وہ یہی سے آئی وہ اب نکلے تو ان نے بھی کھایا میں ہم نے بھی کھایا
چلو اچھی بات ہے
عرفان بیاں اور ذکر گئی پیر بابا کے پاس
اچھا
اب ہم بیٹھے ہیں
ٹھیک
آپ نے کھا یا کھانا شانا
ہاں میں نے کھایا
کیا کیا کر رہے ہو ا بھی
اسائنمنٹ لکھ رہی تھی
اچھا ٹھیک مجھے بولو آپ کس اسکول میں پڑھتے تھے
کہاں مطلب ٹینتھ تک
ہاں
لنٹنول
اچھا ولنگٹن ہال لن ہو وہاں شاید پرنسپل فرحت عالم تھی ہے نا
ہاں ہاں
ابھی بھی وہی ہے وہا پے
ہاں ہاں
اچھا ٹھیک ہاں وہ میرے ساتھ کام کر چکی ہے پیس میرے ساتھ برڈش میں کام کرتی ہے
ٹھیک
وہ ہے نا وہ پتلی پتلی و دارا بریزا میں آتی ہے ہے نا
ہوں
اچھی خاصی لینگویج پہ ہولڈ ہے اس کی
جی
اچھی انگریزی بول لیتی ہے
ہاں ہاں
ہے نا آپ کو تھی نا وہ رومانا کاازی پہلے شاید وہ کا روبانا صوفی وہ کہاں چلیے گئی وہ اسی کا
اس کا ہوا ہے نا یے کیسے مطلب مطلب نا جوہوتا ہےنا پھر رٹائر
وہ تھی نا لیکن اسی کا اسکول شاید
نہ نہ تو ارشد سر کار
وہ ہے نا شاید اس کی بہن جو وہاں پرنسپل تھی
مجھے وہ نہیں پتا لیکن ابھی مطلب جس کو اوپر ہولڈ کر رہا ہے نا اسکول کو وہ اس کا بیٹا بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ ارشد سر گزر گئے
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک
ہوں
اچھا خاصا رول ہوگا آپ کے اسکول کو ہے نا
ہاں ہاں
چلو باقی
بس دعا
بنائیں کچھ اسائنمنٹس
ہاں لکھ رہی تھی
لکھ رہی تھی
ہوں
ریسٹ نہیں کرتی ہو پھر دن میں کچھ سونا وونا
میں سوتی ہی نہیں ہوں دن میں فرصت ہی نہیں ملتی ہے
اوو جیسے پتا نہیں آپ کیا کرتے رہتے ہو کھانا پینا جاڑو پوچا جاڑو پوچھا کچھ کرتی ہو
ہاں ہاں
کے سب نے رو کا
نہیں
پھر
گھر کائی
کرتی ہو
ہوں
او ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ہاں
کپڑے دھوتی ہو
نہیں ابھی مشین مت نہ آ ہے
کیوں آپ کو جو تھی
وہ خراب ہو گئی نا
کب
بہتھی ہی ن نہ اصل میں اس س سے دیکا تھوڑ سہلاابی خراب ہو گئی تھی بہت ٹائم کے لیے پھر اس کو ہم کر رہے تھے بار بار ٹھیک لیکن پھر اس آل ٹائم وہ ساری خرم ہو گئی
ایٹ اے ائم اس میں آپ جواب دا
ہاں
اب نہیں لانی تھی اورائی کو تو بہت عزان ہوتا ہوگا
ہ سوچ رہے تھے کہ کون س لائے ابھی مشورہ نہیں آ رہا ہے
کیوں کتنا ٹائم ہو گیا خراب مشین کو
بہت ٹائم بہت ٹائم
پھر بچاری ہاتھ سے دھوتی ہے
ہاں
اب دھونے سے زیادہ انسان کو اسپن کا ہوتا ہے اسپن سے انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے
اوپر سے پھر اتنی تھک جاتی ہے نا
آئے ہائے ہائے ہائے
اب کیا کرے
انسٹالمنٹ ڈاؤن پیمنٹس میں لانی تھی تو
ہاں ہم سوچ رہے ویسیے ہی لائے
اور
بس
باقی بڑھیا
جی
اچھا ٹھیک میری بیٹی مجھے اٹھا رہی ہے
ہوں
بال کو نوچ رہی ہے بولر ہے اٹھو یہ چڑچڑی اتنی تیز ہے آپ پوچھو مت شیزا ویسے آپ کہاں جانتے ہو ہمارے بچوں کو آپ تھوڑی جانتے ہو
کیوں
آپ نے ان کو دیکھا ہی کب ہے
ہے نہ
ویسے لگتے ہی کیا ہے یہ آپ لوگوں کے
نہیں سب
ان تین سال میں آپ نے میری بیٹی کو ایک یا دو بار ہارڈلی دیکھا ہوگا
اور کیا کرے یار فرصت نہیں ہے
کیوں نہیں کچھ کر سکتے ہو
یا گھر بھی کون ہوتا ہے جس کے ساتھ میں آؤں کیا کروں
جی آپ اسکول نہیں جاتی ہو اکیلے
ہاں
تو مجھے نہیں چاہیے نا یہ لیم ایکسسز جو آپ بولتی ہو میرے پاس آپ کے ہر ایکسکیوز کا جواب ہے آیا کچھ سمجھ
آئیں گے آئیں گے جلدی آئیں گے
ارے ذرا مات آ جاؤ کبھی نہیں آنا اور
بس دعا
اور سناؤ ابھی تو کافی ٹائم ہوگا نا کچھ
ابھی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں
بتاؤ کس بارے میں بات کریں گے
ہمم ہم کرتے ہیں بڑھوں کی عزت کے بارے میں بات
ٹھیک ہے بتائیے کیا بتا کیا نظریی ہے آپ کی بڑوں کی عزت کے بارے میں
ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے ان کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے
آپ کرتی ہو بڑوں کی عزت
ہاں
مجھے تو نہیں لگتا ہے
آپکو کیوں نہیں لگتا ہے
ایسے ہی
نہیں میں کرتی ہوں
ہاں جو انسان بڑوں کی عزت کرتا ہے وہ انسان بہت کامیاب ہو تا ہے لائف میں ہے نا
جی
اگر ہم آج کسی بڑی کی عزت کریں گے کل ہمار چھوٹے ہماری عزت کریں گے گیس ویسے کیوں ہوتا ہے ہس بھی اس کو سوشل یور ک
وریپ
اسی لیے اگر ہم بڑوں کی عزت کریں گے
چھوٹے بھی ہماری کریں گے
چھوٹے بھی ہمارے کام کریں گے
جی
آپ کے دادو آے تھے آپ کے پاس
ہاں ہاں صبح ہی آئے تھ
کیا کرتے ہو آپ ان کے لیے
سب کو جو بولتے ہیں
کیا
کچھ بھی مطلب خدمت
کتنا وہ کبھی بیٹھتے آپ کے پاس رات کے
ہاں بیٹھتے ہیں بیچ بیچ میں لیکن اب ٹائم نہیں ملتا ہے اوپر سے ٹینشن ان کو بہت ہے تو
کیوں انکو کیا بات ہے
انکو ہے نا انہی ویٹوں کا مسئلہ ہے اسلیے
وہ کس والے بیٹے کے سات ہے پٹی کیوں
وہ ابھی چھوٹے چاچو کے ساتھ ہے
اچھا روحیل کے ساتھ ہے وہ ٹھیک پہلے تھا نا اس کو پیکا والوں کے ساتھ زیادہ
ہاں تھا لیکن پھر ان دا اینڈ پھر چھوٹے چاچو نہیں بولا کہ باٹن
نو کشمیری نا پلیز
ٹھیک ہے
ابھی آپ کے گھر آتے ہیں
ہمم ہمم
آپ کے گھر آتے ہیں وہ
ہاں اتے ہے
گئے آج صبح اۓ تھے شاید کھانا شانا کھایا کہ ایسے ہی چلے گئے
نہیں دکھایا
ہاں
ہوں
ابھی ادری ہے کہ گئے
کون دادو
آپ کے
ہاں وہ گئے
باقی سنا بیٹا وہاں رودش تووپی ہو جتی سے اور بتاؤ
بس
بس بس مت کرو ہاں بتاؤ
آپ ہی بولو نا کیا کرنا چاہیے
ہاں ہمیں تو بڑوں کی بہت ریسپیکٹ کرنی چاہیے
ہوں
ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے
جی
جگہ ج جلی جو بزرگ ہو جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ تھوڑا ہمیں کچھ بولتا ہم چھوٹی جنریشن بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں اریٹیبل ٹائم پر دکھاتا ہے
ہوں
ہمیں اس ٹائم صبر کر لینا چاہیے
ہم
کیونکہ بزرگ انسان بچے کی طرح ہوتا ہے ان کا دل سافٹ ہو جاتا ہے پھر اور ہوں یہ لوگ بچے کی نا مان ف
ہوں
اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے
جی
برداشت کرنا چاہیے صبر سے کام لینا چاہیے تاکہ ان کو دل پہ نہ لگے
جی بالکل
ہے نا
ہم
آپ سہمت ہو میری اس بات سے
جی جی بالکل
تو اللہ میں بڑوں گی عزت کرنے کی توحفیقت عطا دے
امین
اور ان کی خدمت عطا کرے
آمین
اور بیٹا
بس آپ کی دوا
ٹھیک ہے وہ اسکول فرینڈز آپ کی ابھی ایسی ہیں کہ
نہیں نہیں میری نہیں میری پرانی دوستی ہے
کیا نام تھا ان کا
زہرا دوحہ
آپ کی بہن تائلا
وہ ہاں منزہ دی کی
ابھی ہے اس کو کرنٹلی کہ وہ
وہ ہاں وہ اس کی دوست ہے لیکن وہ ابھی باہر ہے نا ایم بی بی ایس کر رہی ہے
ہ ہ منزہ کو بہت شوق تھا ایم بی بی ایس کا ہے نا لیکن بچاری نہ کر پائی
قسمت میں ہوتا ہے اب کیا ہی کرے
چلو اللہ اس کو اپنی ہی فیلڈ میں کامیاب کرے
امین
اچھا چلو اللہ حافظ
اللہ